السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو بائی ٹھیک ہو گھر میں سب
ال الحمد اللہ آپ سب ٹھیک ہو اچھے سے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
بس جواب بھائی کہاں مصروفت آج کل یار نہ کال نہ کچھ
بھائی ایسے ہی تھوڑا اگزام تھا میرا تو اسی کے لیے پریپیئر کر رہا تھا اور آپ
بھائی آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے آواز ہی نہیں آ رہی ہے
ہلو
ہاں ہاں آ رہی ہے آ رہی ہے اب بیچ بیچ میں کٹ جاتی ہیں
ہاں ہاں بھائی تھوڑا سرور پرابلم بھی ہے اور نیٹورک ایشو بھی ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں بھائی تو آپ بتیں الحمد للہ آپ سب ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں میں یار کیا بتاؤں
اچھا تو آج اب کس بارے میں بات کرنا چاہیں گے ہاں جی
فی الال تو میں یارت بتاؤں گا کیا بتاؤں میری بہن ہے نا چھوٹی بہن اس کی شادی ہیں یار اب انہیں کاموں سے مصروفیت ہیں آج کل مطلب شاپ پینگو یہ سب تو آپ کو پتا ہی ہے جب اکلوتی بہن ہوتی ہیں تو کتنے سارے
ہاں ہاں خود پہ پڑ جائے بھائی ہاں تھوڑی ریس اسپانسبلٹیز ہوتی ہے مطلب گھر میں جو کوئی بندہ ہوتا ہے تو بہت سارے کام پڑتے ہیں تو بت ہے مطلب کیسا کیسا چل رہا ہے آج کل آپ کا
بس اور بابا کے ابا جان کا ہاتھ بٹ ٹا رہا ہوں آپ کو میں نے وہ چھوٹا سا تھوڑا سا بزنس ڈالا تھا تو آپ ابا جان کا ہاتھ بٹا رہا ہوں آج کل آپ کیا کر رہے ہو آج کل
بس بھائی میں نے بولاو آپ کو مطلب میرا ایگزامس ہو رہا ہے سیونٹین سے تو انہیں کے مطلب پریپیئر کر رہا ہو اگزام کے لیے تو بھائی آپ کس موضوع پہ آج بات کرنا چاہیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل آپ کو پت ہی یہ کتنی گرمی ہو رہی ہے ہماری کشمیر میں تو دیکھیے بھائی جان آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے آج کل مطلب کتنی گرمی کیوں ہو رہی ہے
ہاں بائیک
جا رہے نی ندیوں میں پانی نہیں ہے اب ہو کیا رہا ہے آج کل
یہ تو دیکھو یہ تو انسان تھا کہ انسان اگر زیادہ بارش پڑے گی تب بھی انسان مطلب نہ اس میں شکر کرتا ہے اللہ کا یہل میں جو انسانی ہے نا یہ خود مطلب اس کا یہ ہے مطلب ریسپانسبل ہے کیونکہ ہم جنگل کاٹتے ہیں وہ پیڑ کاٹتے ہیں وہ سب ہمیں نہیں پتا ہے مطلب اس سے مطلب کتنی پروابلمس ہو سکتی ہیں کچرا پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ سب اسی کا کارن ہے لائک جو بھی آج کل یہ سب ہو رہا ہے
جی جی جی تو ہاں ہاں بھائی تو بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہی تو میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں دیکھیے بھائی آج کل کیا آپ نے ہی بولا تو آج کل پیڑ کاٹے جا رہے مطلب کتنے پیڑ کاٹے جا رہے ہمیں ہم یہ مطب مطلب کون ان کا ذمہ دار ہے ہم انسانی اس کا ذمہ دار ہے کتنا پلیوشن ہوتا ہے آج کل مطلب جو ہمارا ویدر تھا جو ہمارا مطلب کلائمیٹ تھا انوائمنٹ تھا وہ آج ویسا نہیں تھا جو آج آج سے مطلب دس سال تھا تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب آج کل پیڑ اتنے ہیں مطلب کتنا دعا ہوتا ہے مطلب بھائی کلائمیٹ میں ہمارا ہمارے مطلب ہماری تب صحت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی آج کل
وہ یہ نا اصل میں کیا کارن ہے مطلب زیادہ اگر میں بات کروں نا ہمارے ملک کہ یہاں پر زیادہ ہی پٹرول گاڑیاں زیادہ چلتی ہیں وہ سب بہ نسبت اگر ہم بات کریں گے نا مطلب دوسرے ممالک کی اچھیچھی کنٹریز کی وہاں پہ زیادہ وہ الییکٹرک ہی یوز کرتے تو وہ بھی ایک ریزن ہے وہ بھی ایک
نے اچھی بات کہی کہ مطلب ہمیں الیکٹرک کارس کا یوز کرنا چاہیے
وہی نا آج کل مطلب زیادہ ہی گاڑیاں پٹرول پہ وہ یہ سب تو اس کی وجہ سے بھی ماحول آلودہ ہوتا
ہاں ہاں بھائی بالکل اور مطلب فیکٹریز بھی کتنی ہیں مطلب ان کا دھوا کیمیکل جب جیسے کہ کیمیکل جاتا ہے پانی میں تو ہمارے بچے جب مطلب نہاتے ہیں مطلب ندیوں میں تو وہ پھر بیمار پڑ جاتے کارن کیا ہے مطلب فیکٹریوں کا ہم کیسے روک سکے روک سکتے ہیں مطلب جیسے کہ ہم بھائی ہمیں پیڑ زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے تو فیکٹریز کو جو جتنا دوا نکلتا ہے بھائی مطلب ہمیں وہ کیسے کنٹرول کرنا چاہیے تو گورمنٹ بھی گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے آج کل کہ مطلب کتنا پولوشن ہو رہا ہے کتنے پیڑ کاھے جا رہے ہیں مطلب اگر ہاں اگر انسان انسان ایک پیڑ کاٹتا ہے تو اس کو دو لگانے چاہیے مگر آج کل کیا انسان کرتا ہے مطلب اس کو ایک پیڑ کاٹنا ہوتا ہے وہ چار کاٹتا ہے مگر واپس کچھ نہیں لگاتا ہے تو اس سے ہمارا کلائمیٹ اور مطلب زیادہ بڑھتا ہے کیا گندگی زیادہ بڑھتی ہے تو
اوپر سے انسان مطلب یہی کام کو دوسرے وہ کوڑا کچرا ندی میں پھینکنا پھر پانی کاپی پھر اس سے صحت خراب ہوتی ہیں
بالکل بالکل بالکل
اچھا وہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہاں آپ کے گھر میں وہ ہاں ہاں وہ تو ہے ہی آپ اسے بتاؤ اور گھر پہ باقی آپ کی وہ چھوٹی بانجی تھی نا وہ کیا کرتے دن پہ فون پہ لگی رہتی تھی جب بھی میں ادھر آتا تھا وہ بس فون پی لگی رہتی تھی
کون بھائی
آپ کی تھی نا وہ چھوٹی بان جی جب میں ادھر آتا تھا نا وہ بس فون پہ لگی گا کیا ہمارے دور پہ کیا ٹائم تھا تب نہ ہمیں فون یوز کر تھے نہ کچھ آج کل کے بچوں کو
بالکل یہ جو فون کا مطلب سلسلہ آج کل ہے دیکھو بھائی مطلب اس کے فائدے فائدے بھی بہت ہے اور نقصانات بھی بہت ہیں دیکھیے بھائی جان مطلب کیا ہے کہ ہم فون سے کیا کر سکتے ہیں مطلب اگر کوئی بندہ باہر جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کو اس مطلب گھر والے اس کے ساتھ بات رابطہ کر سکتے فون کے ذریعے سے جیسے کہ آج کل کتنے پلیٹ فارمس ہیں جیسے کہ بھائی پی ڈبلیو اے ہم مطلب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں موبائل فون بہت ساری چیز ہے مطلب جس سے ہم مطلب اپنا گزارا بھی کر سکتے ہیں جیسے انسٹاگرام فیس بک ہے کنٹینٹ کریئٹر بنو بھائی پیسے کماؤ ہم کیا کرتے ہم کھانا کھانے کے وقت بھی ریلس کرول مطلب باقی جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی ریلس کرو تو ہم ہم کیا کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ان کے ریلس پہ تو ان ان کو پیسے ملتے ہیں ہم ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں ٹائم ضائع ہوتا ہے
ہاں وہ بات تو آپ کی صحیح ہے مطلب آج کل کے بچوں کو زیادہ کیا ہمارے اگر ہم اپنی دور کی بات کریں گے جب ہم چھ مطلب چھٹے سے ہمیں پتا بھی نہیں تھا یہ موبائل فون کیا ہوتا تھا ہم دن میں کل ہ کود فھر گھران لیٹ وہ سب پتا ہی نہیں ہوتا تھا یہ فون یہ سب آج کل بچے دن بھر بیٹھتے ہیں فون لیتے ہیں ان صبح کا کھانا تک وہ بول جاتے ہیں پھر اس سے بھی بہت پرابلمس ہو سکتی ہیں نا پھر آنکھیں خراب پھر
جی جی بھائی تو مسئلہ آ جائے کہ مطلب یہ جو موبائل فون آیا ہے مطلب یہ فائدے کے لیے بھی آیا نقصانات یہ جیسے کہ مطلب آج کل ہر کوئی بندہ رات دو تین بجے تک فون یوز کرتا ہے مطلب جیسے کہ بہت سارے بندے پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں فری فائر اپنا ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں
ہاں وہ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن آپ مطلب ایسسی بھی انسان ہے نا جو اس سے فائدہ بھی اٹھاتا کے فائدے بھی ہیں اصل میں نقصان بھی اب انسان تک ہوتا ہے لوگ وہ کس یوز میں کرے گا اس کو صحیح استعمال میں لائے گا یا غلت استعمال میں
مطلب یہ ہمیں خود بھی یہ مطلب کیسے ہم کنٹرول کریں اس پہ ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں
ہاں وہ بات تو صحیح ہے اور مجھے پتا ایک اور بات ا ہماری تہوار عید بھی آنے والی ہے آپ مجھے بتاؤ عید کے لیے آپ نے کیا سوچا مطلب کپڑے وپڑے لائے کچھ اور بیڈ ویڈ لایا کچھ کچھ بھی نہیں اب
نہیں ابھی تو نہیں بھائی مطلب دیکھیں گے اسی ٹائم مطلب جب پانچ دس دن رہیں گے تو کر کریں گے کچھ کپڑے وپڑےپے لائن
ہاں میں تو میں تو سوچ رہا تھا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے جیسے نا جب عید رہتی تھی ہمیں دس پانچ دس دن پہلے ہاں وہ ہوتا توا مطلب اب وہ کپڑے لانے یہ لانے ہیں ہے نا مطلب وہ سب رہتا تھا پہے
اپنے دوستوں کو گھر لے جاتے تھے میرے میں نے یہ لایا وہ لایا مطلب ہم مطلب اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی جو آج کل کا بندتا مطلب بارہ مطلب تیرہ سال کا مطلب اس کو بھی اب خوش نہیں ہوتی عید کی مسئلہ کیا ہے کہ مطلب کیا ہو گیا ہمارے جنریشن کو ہمیں خوش رہنا چاہیے عیدوں پہ عید کا مطلب یہ ہو تو یہی خوشی مگر ہم کیا کر رہے ہیں بھائی مطلب بائی مطلب ہم اس ٹائم پہ بھی دکھی رہتے آج کل ایسا ہی سین ہوتا ہے بھائی مطلب کیا کرتے ہیں یہ سب کیا ہو کس سے ہوا یہ فون کی وجہ سے یہ ہوا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں آپ مجھے یہ بتائے
آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے آج آج کل لیکن جیسے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر وہ سب رہتا ہی نہیں ہے جب انسان زمہ دارییا
بالکل ریسپانسبلٹی ذمہ داری جب آتی ہے پھر گھر جب اوپر پڑتا ہے نا بھائی کندو پہ پھر پھر یہ اسی کو پتا ہوتا ہوتا ہے بھائی جو گھر چلاتا ہے جیسے کہ ہمارا باپ ہم آتے ہیں بھائی کھاتے ہیں کھانا اور نکلتے باپ کو بولتے مجھے پانچ سو چاہیے ہزار چاہیے اسکول کے لیے فیس وہ یہ مگر ہم کو یہ نہیں پتا مطلب ہمارے باپ کے اندر جو بوجھ ہے وہ کہاں سے لاتا ہے پیسے ہاں کوئی بندہ امیر ہوتا ہے اس کے باب امیر ہوتا میں امیر کی بات نہیں کرتا مطلب آج کا ہمیں
ہاں وہ بات تو اب سب ایک جیسے ہوتے ہیں وہ بات تو صحیح ہے
غریبی ہوتے ہیں بھائی جیسے کہ مڈل کلاس بندے بھی تو بھائی ہم یہ نہیں سوچتے بھائی
ہاں مجھے اور ایک بات بتاؤ آپ کے گھر میں سب باقی ٹھیک ہے امی ابو باقی سب ٹھیک ہے
گلاب سب ٹھیک ہے اچھے سے
بس دعا بھائی مجھے ابھی امی بلا رہی ہیں تو میں آپ کو میں شام کو کال کرتا ہوں ٹھیک ہے
اوکے بھائی آپ سے مل کر اچھا لگا تو شکریہ بھائی اللہ حافظ اپ نے خیال رکھے
آپ بھی اپنا خیال رکھے گا